ہیلو ہلو سلام علیک وعلیکم السلام ہاں میں ٹھیک ہوں ہاں سب ٹھیک ہے
رہی ہو اچھا آج کل بزی ہی چل رہی ہو
ہاں کسی سے نہیں میں کہاں بزی ہوں آپ بیذی نہیں ہو نہیں ان کے گھر ایں
ہماری بات یہ آپ کو ٹائم نہیں
یار میں نا کالج میں ہوتی ہوں اگزامس بھی چل رہے ہیں اسی لیے مجھے ٹائم نہیں مل رہا ہے چاڈورا یس ہم ما ٹونٹی ٹونٹی ہے ہاں بس بڑھیا سب ٹھیک ہے اچچھی بات ہے وہ نا آپ کا وہ سونہ نہیں بات تو میں نہیں مانی بات کیوں
مجے کام تھا
گھر پہ ہی ہوتا ہے گھر پے ہی ہوتا ہے ہاں اچھی بات ہو بس بڑھیا ہاں سب ٹھیک ہے سناؤ کیا ساؤ اچھا عید کے دن کیا کرتی نماز پڑھتی ہوں نماز جا جب اٹھتی ہوں نماز بھی پڑھتی ہوں نماز پڑھتی ہوں عید کے دن نماز بھی ضروری ہوتنا ہے نا
اور اب تو پھر گھومنے کہاں جاتے ہو
ںا ںا ہاں ہم نا ہجن جاتے ہیں گھر والوں ساتھ اور بس کوئی نی اور گھر کے آگے باہگے تو بس
اچھا اب کھیلنے نہیں جاتے ہو
ہاں اور کسے ہے گھر میں سب تیرے بہت ہاں مگر چھوٹے چھوٹے اچھا اچھا اور ک چاہتی ہو میں میں نے بولا نا میں گھر کے گھر والے کے ساتھ جاتی ہوں تھافس کیا کاروں ا بس میں اچھا ٹھیک ہے اوکے
بہت لوگ ہوتے ہیں اچھا وہاں سے بہت مجھے بھی شوق ہے وہاں جانا
تو آنا نا کیوں کیوں نہیں ہے نہیں
وہاں پہ گرمی ہوگی پھر کیا کریں گے ہم
ا اتنی بھی جہ اتنی ہے یہاں ہے نہ نہیں وہاں ٹھنڈ ہوتی ہے ٹھن ہوتی ہے ہاں پھر دیکھے جا یا کاروں
کرائےیں گے اور سنا
ہاں کچھ نہیں حالات تو ٹھیک ہیں
اچھا آپ فرینڈس کے ساتھ نہیں جاتے ہو کھیلنے فرینڈ اس کے ساتھ کھیلنے نہی جاتی ہ
میں کہاں کھیلنے جاؤ یار میں تو بڑی ہوں تمہیں تو پت ہی ہے ہاں میں نے بولا نا ٹوئنٹی بس بڑھیا تم سنو کیسے ہے گھروالے ہاں گھر میں سب ٹھیک ہاں سب ٹھیک ہے
شکر اللہ تعالی آپ سناؤ آپ کے گھر میں کیسے ہیں
بس اللہ تعالی کا شکر
شکر ہونا چاہیے اللہ تعالی کا نماز پڑھو اچھا کام کرو تاکہ اللہ تعالی آپ کو اچھی چیزیں
س بس بڑھیا
بڑھیا اچھا آپ کو اردو بہت اچھا آتا ہے بولنا یہ کہاں سے سیکھا آپ نے اردو بولنا
یار میں نے تو جو ہم ہمارے ٹی وی تھانا یار بس سیک کے نہی تھی
پھر
جو ہمارا ٹی وی تھا نا ا وہاں اردو کرتے تھے لوگ میں ڈرما ویما دیکھتیھی ت وہاں اردو کرتے تھے لوگ پہلے جب میں نے پہلے دنوں میں اسٹارٹ کیا نا دیکھنا تو مجھے اتنا نہیں آتا تھا آج مجھے خود آتا ہے اچھے سے آتا ہے اور میں نا فون بھی چلاتی ہوں اسی لیے وہ نا ڈراما واما ہوتے ہیں نا اسی لیے ان ڈراماؤوں میں سیکھ ہوں ویسے وہ ایک دن وہ ورڈ سیکھتی ہوں دو ن وہورڈس تی ہوں ا آج ہاں پتا نہیں نام ہی ختم ہوئا سی یو اے سی يو اے وہ بھی ایک ڈرام ہے
میں نے دیکھا
کو کون ہاں ہاں وہ بھی می دیکھ تی ہوں اللہ کی کسم میں دیکھتی ہوں ہاں
ت نہیں کرتے
ہان بھی گیا ہے ہاں کو یہ سب نہیں دے رہے ہیں اور وہ وہاں سے چلا جاتا ہے اور ہاں میں سن رہی ہوں ہاں ہاں چل رہا ہے پھر وہ کو پہر پھر وہ بول گی ہیں پھر اس کا بو م ج وہاں سے گھر سے باہر نکال ہاں ہاں ہاں ب اچا ہاں اور سناؤ بس شوکر ہے اللہ تعالی کا آپ سنو کچھ نہیں خاص
کیوں
اب کیا چلے گا سب ٹھیک چل رہا ہے باریش ہورہی کے لاہور میں نہیں یار میں تو ہو رہی بارش ہی ہو اتنی گرمی اتنی گرمیاں باہر نکلنا ہی نہیں پڑتا پڑتا ہے ہاں ہاں گرمی بھی ہورہی ہے کیا ہاں ہاں آپ کو پاتا ہے جو بہر نیکتے ہے جو بہر جو جاتے ہیں وہ ہاں یہاں پہ بھی واسے نیکل تے ہے پت ہے کتنا بولو وہ ڈوب جاتے ہیں اتنا گرمی ہے اگر آپ ایکلی ہوگی کھانے پینے کا کھیل کیسے رہا کو گی یار میں بہت برا فیل کروں گی وہی نا وہاں پ ب اور سنا بس بڑیا
اور سب ٹھیک ہے
ہاں ہاں سب ٹھیک ہے کیا چل رہا ہے کچھ نہیں
تو کچھ تو خاص ہوگا
ہاں بس بڑیا ہاں نہیں اتنی تو گرمی ہے میں تو ٹھنڈی ٹھنڈی چائ پتی ہو شام کو پتی ہو
شام کو پیتی ہو ابھی کیوں نہیں پیو
گھر والے نے پی ہوگی انہیں کی اب نہیں پی گی میں
کیاپ ہ
اب نہیں پیو گی
آپ کو چائے پیینی ہوتی چار ہوتا ہے نا آپ کا آپ شام
ٹھینکوں ہاں پھر چاے تو نہیں پو گی نہیں اچھا سک میں دیا جاتا ا نے بہت ساری چیزیں دیے جاتے ہیں
کیا کیا
آ ٹمیٹو ساگ بہت ساری چیزیں اچھا ہاں
تو آپ لوگ
آپ لوگ کھاتے ہے جتنا ہوسکے اارا چاہی دوبارہ کرنا چاہیے ہاں تین تین بات رہتے ہیں میں آپ وہاں پ آ میں بولونگا جو ہوا تو وو کا یہ سارا گھنٹلے سا ہاں
مجھے بھوک لگتی ہے
د گی پہان نہیں دے گی مگر بہت سارے دے گی مگر اچھا جو وہاں پہ کچھ کھاتا ہے وہ ہاں کیا کھتا ہے
ا آ
وہاں آپ کے اسکول میں کتنے بچے ہیں پتا نہیں کہاں وہاں پہ ایک دن میں جاٹ
میں پھر چائے
ج ہو ہاں
ہاں
وہاں پہ آ کو ناچنا تھا کشمیری سانگ
بولنا تھا
آپ جب لوگ آپ یہاں پہ آگے سب کیا ہو گیا پھر آپ کو کیا آواز دیا گیا تھا وہگ میں نے گھر پہ مجھ میں نے گھر پہ رکھا گا آ آپ کو منیسٹر نہیں ہم تھی آپ کوگوں نے کچھ کھایا ہاں نہیں
نہیں کھایا اچھا اور سنا
بس بڑھیا
اور سب ٹھیک اوکے اچھا کب کر
مجھے بھی ٹائم ملتا ہے بہت بیڑیا اور آپ سونا وے ہاں سونای دے رہے ہاں ہاں
اچھا بھائی اللہ حافظ
ا میں کیا نظر کھض